ہیلو
السلام علیکم
السلام علیکم
جی جی آواز آ رہی ہے
جی آ رہی ہے
جی بالکل تو آج ہم کچھ یعنی فلسفہ جر یعنی پس انداز اور اصراب کے بارے میں گفتگو کریں گے
جی
تو یعنی مطلب آج ہماری جوان کی فساد بلاگت کے ساتھ ایک ایسی نہایتی کی تھی مسارتی موضوع پر یاات کریں گے جوکہ انسان کے صبوں ایک چین اور اس کے مستقل کے مستقل اختحام سے جڑا ہوا ہے ایک ایسا موضوع ہے طے کرتا ہے کہ انسان اپنی حیات کو سابان چتے کرے گا یا کرض کی اصری متل رہے گا تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
جی بالکل یعنی کہ آج ہم ہماری نشت کا مار ایک ایسا دارشنک اور بھیوارے مسئلہ آئے گی جسے آج
اپبوت وادی تہذیب نے مکمل طور پر وستارت کیا ہے یعنی کہ توجن نے معیشت یعنی دھن کی بچت اور خرچ کا سنتلن
کفایت یعنی بھاری شادی کی افادیت اور اشراف اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
تو بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا
جناب آپ کی آواز کم ہوتی جا رہی ہے
جی جی آپ صحیح آ رہی ہے
جی آ رہی ہے پر کم آ رہی ہے
جی جی ج تو جب ہم آج کے اس چگا چند سے بھرے ماشرے پر نہر ڈالتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے دکھاوے کی تہذیب کو اپنا متر بنا لیا ہے اتنی تیزی سے انسان کی آمدنی نہیں بڑھتی اس سے کہیں زیادہ رفتار سے اس کے موسم خرچے بڑھ جاتے ہیں لوگ بھول چکے ہیں کہرا دراصل ایک وسیلا ہے ماسا نہیں آج کا انسان محض دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے اپنی بیش قیمتی پونجی کو ضائع کر رہا ہے اس نازک صورتحال پر آپ کے دانش مندانہ خیالات کیا کہتے ہیں
جی بالکل کیا بات کہی جناب آپ نے کہ حقیقت پسند اور پ حادثہ توجت کی ہے کہ دھن کی فلاشفی کو دو قدتی سےتور پر ٹکی ہے پرشداز بس انداز اور دوسرا ہے ان پاپ خچ یعنی ان دونوں کے درمیان جو پیدتال لن ہے وہی انسان کو استق شادی آزادی آزادی ان کی مانت ہے یعنی جب انسان اپنی روش اور خواہشات کی تشکین کے لیے اس طرف کا راستہ تار کرتا ہے تو وہ درصل اپنی بربادی کو پروانے پر سر پر دستخط کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے وال سائی من کی خدمت میں بچت کی عجمت اور خرچ کے آداب کو نہایت گہرائی سے پیش کریں تو پش انداز کی افادیت اور کے فائدہ ساری یعنی است ایک سادی آزادی اور مستقابل کا اشارہ اس کے بارے میں آپنا
جی جی جی بالکل یعنی سب سے پہلے ہم اس کے مثبت یعنی بچت کی روحانی اور ووہارک اہمیت پر بات کرتے ہیں جو کچھ بچت کرنی کوکنندو جی یا لی سمجھتے ہیں مگر دانشمندانہ سے ایک ہنر مانتے ہیں بچت کرنا کنجوسی ہر کز نہیں ہے بلکہ یہاں اپنے مستقل کے پرتی ذمہ دار اشہور ہونے کا سب ہوتا ہے اسے ہم کفایتی ساری کہتے ہیں جب انسان اپنی آمدنی ایک حصہ مستقل طور پر پسند کرتا ہے تو بہت دراصل آفت اور مصیبت دونوں کے لیے یہ مضبوط اشہار تیار کر رہا ہوتا ہے بیماری روزگار ختمہ ماسی تبدیلی کبھی بھی دک دستخت دے سکتی ہے اس پسند ا جی کے لیے میں دن کی قلت نہ ہو اس کے لیے ہمیں بچت کرنا انسان کو چڑنے کی آزادی ادا کرتی ہے فرما کاری برکت کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
جی جی بالکل کیا بات کہی ہے آپ نے کہ جو دن جو دن بچا کر رکھا جاتا ہے وہ بھی آگے چل کر سر میںیا گری کا جریہ بنتا ہے جس سے معاشرت کو اور رشت کاام ملتا ہے جیسے دن کو محیج تنجوری میں بند رکھنا چے نہیں کی شیر تکلیقی کاموں میں لگانا لاازمی ہے جب آپ اچ کےفات ساری سے کام لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو سرمایہ اکٹھا ہوتا ہے اسے تو شے آپ وہ آپ کے اچے تو مکانات کا نویش کر سکتی ہے یہ عمل آپ کے دھن میں قدرتی برکت اور اضافہ پیدا کرتا ہے صحیح سرمایہ کاری آگے چل کر آپ کے نشکری آئے کاثر چشمہ بن جاتی ہے یعنی جو ڈلتی ہوا نا انسان کو ف اور پرسکون حیات ادا کرتی ہے یعنی اشراف اور فضول خرچی کا ناسور ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
بالکل بالکل آپ نہیں کیا بھروسہ بات کہی ہے تو مطلب مٹر یعنی اس کو ہم اگر دیکھیں تو یہ ایک یعنی ایسا ہے کہ جو ا معاشرے کو
کہاں بیٹھی ہوں آپ کی آواز اتنی
جی جی آپ اپنے ایئر فون نکال لیں پھر آئیے بعات
جی
تو ہم اس تریف کے پہلو کی طرف آتے ہیں جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے یعنی اسراب آج کریڈٹ کارڈٹر لون جال نے انسان کو صرف خریدنے کی سہولت تو بڑا دیا ہے مگر اس راتوں کے سکھوں کو چھیل لیا ہے یہ اس سدی کا سب سے بھیانک اقتصادی ناصور ہے اب آ رہی صی جی آج کا انسان ان چیزوں کو خرید رہا ہے جن کی اسے اج ضورت نہیں ہے میں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے جنہیں وہ پسند بھی نہیں کرتا تو انسان نے اسے ک کنپشن کہتے ہیں جب انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر مصروعی پر کے جال میں پس جاتا ہے تو کرض کے دردل میں بھی دس جاتا ہے تو کرض ایک ایسا روک کو بلا کر دینے والا ہے جسے راتوں کی ان دن کا خوف یہی کردار کی مدس بن جاتی ہے پجول کرچی انسان کو بھیتر سے سبر کناات اور سرافت کو مکمل طور پر نشٹ کر دیتی ہے نفسیاتی عوار اور گھریلو بھی خراب ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
جی جی جی یعنی کہ ہم نے مشااہورہ کیا ہے کہ جن گھروں میں ماسیی اتتال نہیں ہوتا ہے وہاں مستقل جھگڑے اور گھریلو وکرا کا ماحول رہتا ہے یعنی بالکل جب خشمدنی ایے توازن کر جاتا ہے تو تو گھر کا امن و امل مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے یعنی انساانف تنا بہم اور گھبراہٹ کا مریض بن جاتا ہے اصراف کرنے والا شخص کبھی بھی روحانی سکون اور حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا من ہمیشہ پانی کی اوش میں جلتا رہتا ہے یعنی فضول خرچی انسان اخلاب کا پتن کر دیتی ہے جسے ساج میں بشٹاچار اور بیمانی کو بڑھاوا ملتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
بالکل بالکل آپ نے کیا باتیں کہی ہیں یعنی کہ جو دن کی حقیقی حقیقت کا نہایت ہی بلاگور مکمل آئینہ رکھا ہے تو اب ہم اس کے بارے میں بات کر کر ہے تو آسا سنری رابط پیش کرتے ہیں جنیں اپنا گھر ہم اپنے درخ دکان سے جوڑی دونوں کو ہی برکت لا سکیں تو ا مطلب جی کچھ خریدی ان کاام یہ ہیں کہ جان یہ مسیحت اور اس کے بارے میں دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہم مطلب اپنی آمدنی کا ایک ساف نقشب بنائیں گے ضرور آپ ہم کو ہوگا کہ یہ معلوم ہوگا کہ مارت دن ہے جو کہاں جا رہا ہے تب ہم اس پر کاابو پا سکیں گے پھر اس کے بعد آد ضرورت بن خواہش تو کسی بھی س کو خریدنے سے پہلے کلب خود کو سے سوال کریں کہ کیا یہ ضرورت ہے یا مح یہ خواہش اگر خواہش ہے تو پھر اسے ال دیں جلد بازی نہ کرے
یعنی کہ تہارتیں درخستوانی یعنی اس راف کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے ی نہیں شادیوں اور محفلوں میں اترائی تم ل جتنی ضرورت ہو یعنی رکاو مان تج تاپمان اور بربادیں مشاازی دوائی کا سب سے بڑا
سب سے بڑا سبب ہے اور سرمایا ہے ہاں یعنی اپنے پاس کم سے کم چھ مہینے کے خرچ کے برابر ایک آپاتکالین کوش تو مستقبل طور پر محفوظ رکھیں یہ سرمایہ مصیبت کے وقت آپ کو وفادار درست ثابت ہوگا اور میں جنا کہ آج کی ہماری بھو جوڑ کہ دھن درصل کی ماند ہے اگر آپ اسے اپنے کاابو آپ کے گھر کو روشن رکھے گی اور آپ اگر اس کے سر پر سوار ہو جائے گا تو یہ آپ کو پورے بجٹ کو جلا کر رکھ کر دے گا یعنی کہ فائدہ ت ساری کو اپنا مقدر بنا
جی جی بالکل بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا ہے دکھاوے کہ اس مججی دنیا کے فریب سے باہر نکلنا ہوگا اور مطلب ہمیں اصل قیمت ہمارے مہنگے لباس مہنگی گاڑی سے نہیں ہوگی بلکہ ہمارے اخلاق اور ہماری جانت اور جو اس کی اطمینان ایک عالوی سے ہوگی تو ہمد نہیںسے کم خرچ کرنے کی جو عادت اور حقیقی ا میریا اس کے بارے میں آپ کیا خیالات ہیں
جی جی بالکل جناب آج آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جناب
خدافظ
خدا حافظ